ٹھیک ہے
وعلیکم السلام کیا حال آپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا
اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے
بہت شکر اللہ کاا صبٹھیک ہے
آگام ہ سے
ہاں میں بھی ڈاکٹر کے پاس ہوں
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہ بس شکر اللہ کاال
بھیڑ ہے وہاں پہ
ہاں ابھی ادھر ٹائم لگے گا بہت
اچھا اچھا ادھر ہوتے ہیں نا بہت سارے پیشنٹ اور پتاہ باقی سب ٹھیک
بس شکر اللہ کاال
اور بتاؤ کچھ خاص نہیں نہیں ابھی نہیں پی
اچھا ٹھیک
ہاں
اور باقی سب ٹھیک اچھا ٹھیک اور باقی سب ٹھیک
ہاں شکر ہے
کیا کر رہے
بس میں ادھر ادھر کر رہی تھی
اچھا
اب کیا کرے گا انسان
ہ
تنگائے
ہاں بہت
بہت دنگ ہے وہاں مجھے لگتا ہے اب ایل ڈی ہاسپٹل میں ہو
نہیں ادھر نہیں ڈسپینسری ہے نا بٹ معلو میں
ہاں ادھر شور ہے نا
ا ن بچہ شور کرتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اور بتاؤ باقی سب ٹھیک ہے
اور ٹھیک شکر اللہ کا سب ٹھیک
اب کیا کرے گا انسان
ہاں
جانا تو ضروری
ہاں ضروری ہے وہ
اب کیا کرے گا انسان
بس شکر اللہ کا
باقی سب ٹھیک ہے
ہاں پھر کی کالز والز کچھ آچ
نہیں اللہ کی قسم صرف بسمہ کو کی ابھی ایک اس نے بھی ایک کی میں نے بھی ایک کی
ٹھیک
اور کیا
ہوں وہی ہونا چاہیے
سے بولا میں نمبر دیتی ہوں اس پہ کرنا پھر ایک کال کی اور میں نے کی ایک
اچھا ٹھیک
اب کیا کرے گا انسان
ہاں کچھ نہیں
اررو بی نے بولا ہے نا یہ بند ہو گئی ہے ایپ
وہ جھوٹ بولتی ہے
نہیں اس نے بسما کو بولا ہے کل صبح وہ بند ہوگئی میں نے کل شام کو نمبر انسٹ
یہ بولتے جھوڑ یہ جھوڑ بول وہ جھوڑ بولتے ہیں اس کو اب جالن ہو رہی ہوگی نا یہ لوگ مجھے اب کال زیادہ نہیں کرتے
پتا نہیں یہ میں یہ آپ نے کل دیدی کے دیدی نے آپ کو یہ چلا کے دیا نا پھر آپ آپ نے وہ بھیجا روبی کو
نہیں تو
خود چالو خود آپ کو ٹاسک آجائے گا
ہاں یہ تو خود ہوتا ہے تو آپ خود سے گڈی کیا یہ روبی کیا ڈائریکٹر ہے کوئی
دیدی بول دیدی کرتے ہیں نا اس کو سینڈ مجھے لگتا ہے یہ شاید خود اب چالو ہوتا ہے
ہاں خود سے ہی اب آپ کو نہیں بھیجی بسما نے وہ ایپ
ہاں
اسی کے تھرو یہ کرنی ہوتی چال
ہاں وہ دیکھے اس نے تو بسما نے وہ بولا مجھے کسی کو میں نے کل شام کو دیا تھا کر کے تو اس کو ہو گئی چالو کام آ گئی
ہاں ہاں مجھے بھی آتے اس نے مجھے کیا نا سینڈ وہ
اچھا ٹھیک
ہوں اس ادھر ہی سے کرنا ہے
ہوں ٹھیک
اور
بس دعا
باقی ٹھیک کچھ کھائے پھر گھر پہ
ہاں چائے پی
اچھا
اب کیا کرے گا انسان
ہاں اور کیا
ہوں جب کھانا ہی کھانا تھا نا آپ کو
کھانا کھایا نہیں چار بج گئے تھے نا
ہاں مجھے بھی بھوک لگی ہے میں نے بولا ممی کو یہ مجھے دے دو کھانا تھوڑا ہمیں ہم تھے ابھی تک ادھر زون بوا کے گھر میں ان کو ابراہیم کو لیا ہے پولیس نے
کیوں
اس کو بائک وہ بائک فرینڈ کے ساتھ گیا ہے لال چوک وہ بائک کا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے اور ان کو روک ہے وہ بھاگ گئے ہیں ان کو کارا نگر سے سے آ گیایا ہے پولیس دوڑ دوڑ کے ان کو پ کرنے کے لیے
اچھا ٹھیک
اب وہ جو بائک ہے وہ چھ ہزار کی ہے
اچھا ہاں- اب کیا اس کو پولیس والے نے لیا ہے
ہاں
اچھا
آب تک تھے ہم ادھر ہی وہ کیونکہ وہ رو رہی تھی زونا بہت وہ مس مار رہے کر رہی تھی- روتے روتے
اچھا ٹھیک ہاں اب کو اب کس میں کس تھانے میں بند ہے وہ اچھا وہ باپ باپ گیا آپ ادھر
ہاں اس کو فون کیا ہے نا باپ کو ادھر آ جا اب چھوڑا ان کو وہ مائنر ہے نا ابھی
ہاں
فی الحال کر رہے بائی جی پوچھ تچھ اس کو نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے
اچھا ٹھیک وہ کس کی تھی بائک کو وہ ابراہیم کی تھی
نہیں وہ اس کے دوست نے لائی ہے چھ ہزار میں
اچھا ٹھیک
بڑی مہنگی ہے وہ
ہوں
اور
بس دعا
کتنی بھیڑ ہے وہاں
ابھی ہے ادھر بہت بھیڑ سب بھی لگے گا ٹائم اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک
وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہےچ بت ہے روبی اب جھوٹ بولتی ہے اس کو کام نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا
کوم نہیں بول کے بد ہو گیا
ہاں
اس کو مطلب فون وون کر اس نے اپنے لی کیا تھا تاکہ مجھے پھر فون کریں گے
ہاں
ہوں
آپ نے کی کوئی کال اس کو اچھا ٹھیک وہ نہیں لیتی ہے ادھر کی
نہ
ہاں چھوڑو جو ہوگا قسمت میں وہ ملے گا
سورپ لکھتے ہو جلدی کرو کام بند ہو گیا جور بول رہیا
کب بولا کب بولا آپ کو
آ
کیا جلدی کرو مطلب
توس ک ختم کرو وہ جھوٹ بول رہی ہے
ٹھیک
ہوں کا
نہیں اور باقی سب
بس ہاں شکر م جلدی ایز
اس نے کب بولا کام کب سے بند ہو گیا ہے
دیدی کو بسما کو بولا ہے کل صبح
ہاں
مجھے بولا تھا فون اٹھاؤ اور آپ کی کزن ہے نا وہ شیزاں
ہاں کیا
میری ایک دو کالز اٹھا
ہاں
میں نے اس کو بولا نمبر کرو سینڈ میں بھی کروں گی وہ بولتے نہیں پہلے میری اٹھا میں نے رپلائی نہیں کیا
ہ اچھا ٹھیک
روبی کو بولے روبی میرا فون اٹھا
ہاں
بس ٹھیک کر میں اٹھوںں آپ بھی دے دو نمبر آپ کا بھی آپ کو بھی میں کروں گی ادھر سے وہاں سے بولے کام بند ہو جائے گا پھر
ہاں
ٹاسکس ختم کرو میں نے بولا پھر مجھے بھی ٹاسکس ختم کرنے ہے تو آپ نمبر دو دو ضرور بول رہی ہے
اچھا پھر دیا نمبر
نہیں
چ
چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا
ہوں
س قسمت کی بات ہے کیا ہو رہا
بہتر ہی ہوگا انشاء اللہ
باقی سب ٹھیک
ہاں سپٹ
چلو اچھی بات ہے
اور کتنا ٹائم لگے گا وہاں پہ
آپ کیا کرو گے دن بھر بھی
ہوں
اچھا ٹھیک ہے آپ کو مجھے لگتا ہے جو اس کا نمبر ہے وہ نہیں کر د ہے نا فون مون
اسس کار نہیں وہ کرتی ہے فون ایک دو کا کی آ
کس کو آپ کو
ہوں
ا ہاں
بعد میں کرے گی نا آپ کو کالا آپ اٹھانا بس دعا
کتنا ٹائم آیا آپ کو فون میں وہ جو ہے ٹین سیونٹین
ٹین ایٹین
م گی نا پاگل
ہاں
یہاں سے دی دی اس
ا
اور مت چلتا تھا کسی کو ا مت ہم اس کو ریسپانس ہی دیتے ہیں
اچھا
اب وہ بولتے اب میں کیا کروں
اچھا ٹھیک جانو قسمت کی بات ہوگی کیا ہوگا اب میری کال ایک پک کرنا ہے ابھی ہے ہ اچھا
فون نہیں کرنا میں اس کو لاک کھولتی ہوں پہلے
ہ ہ ج
اب کیا کرے گا انسان
ہاں تو
چلو اللہ حافظ ٹیک کئر
میری کال ایک اٹھان
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائے